ہلو ہوں بولیے تبھی کہاں ہوا تھا آپ وہ بولے اچانک پھر ایک دم سار ہو گئے تبھی فون کی سوچتے ار سل ارسلا ارس زہن میں ہے ہم سوچ رہے ہیں
نہیں تو دو منٹ بات نہیں ہوا مطلب کہ نا آواز نہیں آ رہا تھا دو منٹ پھر اھی ٹائمنگ چل رہا تھا پھر چلتے چلتے جیسے بارہ منٹ ہوا نا جیسے ہی بارہ منٹ ہوگا اپنے آپ فون کاٹ جائے گا
ہ سوچ رہے کہ ہوگے ہم کاٹے کہ نہیں کاٹے پر ڈی ڈپریشن چل گئے تھے پھر ہم آپ کو میسج کیے
آپ آپ کٹ جائے گا تھا ٹین سممے لینا ہے سمجھ جا کے کٹ گیا ہم سبمٹ کر دیے کی تھی بھابیا خون بول رہی تھی کہ
ہاجی
چلنے دینا کاٹ مت دینا آواز آے چاہے نہیں آے جو ٹائم ہے نا بارہ منٹ ا چلنے دینا
ٹھیک ہے ابھی سے بارہ میں نا
ہاں وہی بھابھی آپ فون کی تھی تو بول رہی تھی کہ
کا
سو جسے جس کو فرینڈ بناائے ہیں اس کو اگلا کام کے لیے ہیں تو یہ گلا ختم ہونے تو دیکھتے ہیں اے ہاں یہ بلا ختم ہونے تو دیکھتے کہی واہی واہی تو کہاں کہاں سے اسٹارٹ کی ہے اسی کو کوئی جوڑ ساتھ ہاتھ آگے جوڑنے لگی سب کو
ہوں
ہو گیا ناستا
تھ تو دکان گئے تھے ابھی پیسا چینج کروانے کھانے تو ریین جے نہ تھا بکلے
ہاں جی اتھی بھائیا ائے ہیں تو کہ رہے تھے کہ من تھا ثانیہ کو لے کر کے ائیں ہم بولے لے اتے ہیں نا بیچاری سنڈے تھا رہتی تو بول رہے تھے کل پہنچا دیتے تم کو ٹائم سے پہلے کہ کل ڈیوٹی بھی نکلیں گے
تو کاہے نہیں ائے تو ا بولنے سے انسان کا تھوڑی ہوتا ہے بھائی انا چاہیے نا ابھی بھی بہت ٹائم ہے کہتی ہے ابھی ہم لوگ ابھی سے دیکھے رات تک رہیں گے
فور ویلر لے کے نہیں نا ا ہے فور ویلر لے کے اتے تو چل جاتے
بائک میں ہم
تو ا تھرا بارش نہیں ہو رہا کا
نہ ایک دم مست موسم کی ہے نا
بار تھا چھار لگائے تھے
ہاں تو رات کی وہ تو مارکیٹ جائے گی تو د د ن کر سمج ہاں تو اس کا ساتھ با جائے گی سو
ہاں
بھیا کا نیت رہتا تو بلا لیتی بس باجی کا بھی نیت رہتا تو
ہاں
نیت کا بات ہوتا ہے ایک دمکی کر رہے ہیں صبح تب یہاں کا لڑکی لوگ ساڑی پہن لیے بہت بجا کے ناچ رہی ہے ہم لوگ کہ کریں اب ناچ نہ ہے ساڑی پہنتے گھومنےد ادھرھٹا کرے
اور ناشتہ
جگوئی ہاں پہ بولا جاؤ کادو آلو سبزی اور بھات
یہاں پہ نا ایکگو میم ا ئی ہے مینیجر ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر سے کی ہے اس میں یہاں نوکری لگا ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے چترا اس کا گھر ہے سسرال اس کا گرڈ ہے
ہاں
مسلم ہے تمما کر کے کچھ نام ہے سبا سما کر کے
ہاں
جی بہت رول لگا دی ہے دیکھ ریک کرنا میں کب وہی بتا رہی بالو بلکہ میرا تو یہ کوئی کام نہیں بس ہم کو دیکھ ریک کرنا ہے پر ہم تم لوگ کو بتا دے رہے ایسا بہت پڑھتے تھے ہم سے بتا رہی تھے پڑھنے سے دھیان نہیں ہٹتا پڑھی تبھی ن آج لگا ن نوکری سرکاری میں کیا بولیے
اور لو
ہ آپ تو بارہ منٹ ہو بے کرے گا ہم اس کا بعد آ رہا ہے ایک بار بات کرنا ہے
ہاں بس آدھا گھنٹہ بعد پھر لگائیں گے ایک بار بات کر لے گی طرح چالیس منٹ ہو جائے گا پھر رابیا سے
رات تک کمپلیٹ ہم کر اس کو بھی جوڑے ہیں اتوا کو جوڑے ہیں
تم کو رابعہ کو افو کو پ ارے تم کو رابیہ کو افو کو پنکی باجی ہوتین نا رہا مطلب بھیا
پنکی بجی رابیا افو اور رحملہ بھیا پنکی باجی
ہاں
تو وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں
ارے یہ ہم پورا کریں گے تب ہے نا سب کام میں دکھائے گا
او تب پھر ہم لوگ اپنا ادھی کیو آر کوڈ ڈالیں گے نا
ہاں جب ہم ٹاسک پورا کریں گے نا تب تم کو میں دکھایاں
ا ہم لوگ بھی جوڑ سکتے ہیں نا ابھی نہیں جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو
نہیں اس کے بعد جو کام ملے گا نا ٹائپنگ والا تو تم کو بتائیں کے ایسے ایسے کرنا ہے کرنا اور کام سے ادھی فری ہو جائے گی سب سیکھ اکھ کے تو ٹائپنگ کرنا ٹائپنگ کر کے پیس ہم بتیں گے نا سب چیز فون میں
ہوں اس کے بعد میں پانی پیتی ہے تو ہوں ہوں
ا
ایفو کہاں پڑھائی کرتی ہے راچی میں اکا
لال پور میں نہیں جانیں گے کالے کا پڑھا رہی یہ بول رہی ہے کہ تھرڈ سیمیسٹر چل رہا ہے
ہوں اتنا مطلب وہ اپنا ایک انسٹا آئی ڈی بنائی ہے ایک تو اس کا پرسنل میرے پاس ہے ہی ایک اور ہے اس میں مطلب اپنا فوٹو ڈالتی ہے اور ابھی جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے نا کچھ کچھ لکھ کے سب ڈاننے والا ویسا مطلب اپنا ایک ریپبلک آئی ڈی دیکھیے میرا میں ایسو کیا تھا
ہاں
جس کو جتنا ہم بھی جس کو شوق ہے یہ سب چیز کا وہی انسٹا میں ایکٹیو نہیں ہے گھوم گھوم نہیں ڈالتے ہیں
یک ہی ہیں یار ٹائپنگ والا ہے ہوگا اچھا سے سمجھ جائے گی تو چاروں ہزار کام آ جائے گی تو تیرا لیے کافی ہے
کہ کہا اور کرتے رہیں گے تو اور آگے نہیں بڑھے گا
کہ ہے نا پھر دوسرا ٹاسک آئے گا راؤنڈ تو اس میں پھر زیادہ رہے گا پھر دوسرا رام چلے گا یہ اس میں آییگا ہم بھی تو ہم بھی اسی لیے جڑے ہیں تاکہ چلو محنت کریں گے کریں گے اب کچھ کچھ سم مان لیا للہنگا اپنا روم کا ابھی ہم انابیہ کے لیے ہم کو پھر لینا ہے کپڑا رکھنے والا سوچ رہا ہے کہ ہزاروں روپ کیا آ جائے گا تو لے لیں گے اب ایسے ہی نہیں رہتا کڈس والا بچہ والا کپڑا وپڑا رکھ چین لگا دو ویسا تو ابھی آ سک چھولا میں رکھ انصار میں ایک بیگ رہے گا اس میں نیا نیا کپڑا رہے گا باقی اس میں موڑ کے رکھ دیں گے
ہوں
ہاں بولیے
بولیے او عجیب ہے دوست وہ بول رہی مارکیٹس آج ہے نا سنڈے
ا
ہ ہ
سنڈے مارکیٹ لگتا ہے
یہاں مارکیٹ رہتا ہے نا چوک تو ہر ہفتہ بھر کلاس کرتے ہیں تو سنڈے کا دن ٹائم بولا گیا اپنا مارکیٹ وارکیٹ گھومنے پھرنے کھانے می جا سکتی ہو ایک دو گنٹہ پہلے مڈرا چوک اپ نے گےسان لییک کے ہاں لکھ کے وہاں جمع کرتے ہیں سر سے پوچھتے ہیں تب ایسے
ہاں ہاں بھائی وہ لوگ رسک میں ہیں ایک آدھ گو گائب ہو گئی تو
تو دو لڑکی ایسی نا بھاگی تھی لڑکا سے نہیں بھاگی تھی کام کرنے بھاگی تھی یا پلیسمنٹ نئی مل رہا تھا نا
ہاں
تو بھاگ گئے چٹگھر کا بہانا اور کڑھائی ہو گیا ہم لوگ شروع شروع اہے تھےتبھی اور میکے م ما جو آئی ہے تو اور کڑھائی لگا دی کہ صبح سے آٹھ بجے جو فون لیں گے وہ ڈائریکٹ شام کا پانچ بجے فون دیں گے
ہاں
کل سے ا کا پھر شام سے فون ہاتھ میں رھیگا وہ تو کوئی دقت نہیں دن بھر میں چارے بار نہ بات کرنا پانچ کے بعد میں آپ آدھا آدھا گنٹہ میں فون کریے گا نہ ہو جائے گا ہے ک نی
ہاں ابھی مطلب آدھا گھنٹہ کا گیپنگ دینا ہے ابھی تم سے بات کیے نا تو تم تم کو ہم آدھا گھنٹہ کا گیپنگ دیں گے تو آدھا گھنٹہ نہیں تو ایک گھنٹہ بعد پھر کریں گے تمہارے پاس پھر ابھی تم سے فون کاٹیں گے ہاں تم سے فون کاٹیں گے تو جا رہے رابیا پس لگائیں
او پورا رابیہ آپی تو پورا سوال کر رہی ہوگی
میں اس کو کل ہی سمجھا دیے تھے سب ایڈ ٹو جیڈ
ہم کو دھیرے دھیرے سمجھائیے گا
ہاں
ک بار نہیں پہلے بہت
ہاں وہ لا بھیج تھدا تو وہ پاڈی ہی نہیں
نہیں وہ پڑھے نہیں ہے ابھی تک ہم
اس کو
پاڑ لے لے
ہاں یوٹیوب میں بھی ت دیکھ سکتی ہے کیا ہے نہیں ہے اس سے کوئی
ہاں وہ سوچے ہیں ہم دیکھنے کا فوٹو بھیجنا کی کیا ہاں میں نے پ لٹ جا لاس جو کو پسند آئے گا سبیںےھر لگیں گے تو سب کام کرائے گا تو بتانا ن ہم کو کتنا بول رہا اتنا بول رہا
ٹھیک ہےبھر کٹے گا تھوڑا دیر میں
ہوں ایسے ہی بتا دیجیے گا تو ہم تبھی ہم پکلا گئے تھے
کرینگے شیر
ہاں کیجیے گا نا ہ کیجے گا تو کپڑا